ش
لوگ
میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو کیا کر رہی ہو ہیلو
بس نیند سے اٹھی تھوڑی دیر پہلے
اچھا میں بھی میں نے بھی صبح کا سارا کام ختم کیا پھر میں نے نہ نہائی ہے کیونکہ گرمی بہت تھی نہیں آج بھی بیمار ہے بخار تھا تو بیمار ہے آج بھی اور کام بھی ہے تھوڑی سی فرق ہو گئی آپ لے جاؤں گی نا اس کو ڈاکٹر کے پاس وہ چار پانچ بجے آتا ہے ڈاکٹر تو اسی ٹائم اور بولو آپ کی ماما ٹھیک ہے
ٹھیک ٹھیک ہاں وہ بھی اچھے سے کام کر رہی ہے وہ بھی دن بھر کام ہی کر رہی ہوتی ہے
ہاں اچھا آج سنڈے ہیں تو آپ کو کام بھی ہوگا وہ جو ہفتے میں
سے گھومنے جائیں گے کہیں
کیک کای ورک ہے بہت سارا کام ہوتا ہے چھٹی کے
ہاں ہم سوچ رہےے گھومنے جائیں گے
ہیلو
میں نے کہا ہم سوچ رہے تھے گھومنے جائیں گے کہیں
اچھا ٹھیک ہے ہم ہم نے بھی پروگرام کیا ہے آج ہم جائیں گے نہرو پارک میں نے کہا چھ سات بجے جائیں گے اپنی ہی گاڑی میں ہاں تو چھ سات بجے جائےیں گی گرمی بہت ہے بچے تنگ کرتے تھے کہہ رہے تھے آج سنڈے ہے تو ہمیں کہیں گھماے لے جاؤ تو اب کہا ہم نے کہ شام کو جات ہیں میری دیو رانی نے کہا اور میری ساس نے ہم نے کہا شام کو جاتے ہیں پھر مزہ آئے گا ہر باب تھوڑا تھوڑا عروا بھی اچھا فیل کرے کہ یہ یہ مت
ہاں بیمار ہے نا ابھی اس کو تازی ہوا کھائے گی باہر کی تھوڑی اچھی
ہاں یہ مت گئی ابھی کہیں بھی وہ آپ کی نانی ٹھیک ہے نانی آپ کی ٹھیک ہے آپ کو یاد ہے جب آپ چھوٹی تھی آپ اور نانی کو بولتی تھی نانی تیری مورنی کو چور لے گئے باقی جو بچا تھا سب آپ کو یاد ہے
نہیں مجھے کہاں یاد ہوگا تھوڑا تھوڑا یاد ہے
ہاں
کام کر رہی ہو کچھ کن بیٹھی ہو
نہیں بیٹھی تھی ابھی عروا ہے گود میں یہ روئی روئی کر رہی ہے ہاں ہاں
اس لیے رو رہی ہے اس کو تھوڑا سا اچھا نہیں لگ رہا ہوگا اسی لیے
ہاں ہاں اور
اور کیا تم ہی سناؤ
اذان ہو رہی ہے نماز کا ٹائم ہو گیا اب نماز ہی پڑھیں گے اپ گھومیں میں گھومیں گے بھی شام کو
ہاں شام کو ہم بھی سوچ رہے تھے کہیں گھومنے جائیں گے چا لے جائیں گے
ہاں سب سبزی نا خراب ہو گئی ہے گرمی سے
ہاں گھر میں فریج کے باہر تو کچھ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں خراب ہو جاتا ہے سب
ہم نے ساگ لایا وہ اتنا خراب ہو گیا ہے گرمی سے تو میں نے سبزی پانی وہ کہا یہ کیا ہو گیا اس نے کہا ہماری غلطی مت ہے اس ٹائم گرمی بہت ہے
ہاں ان کے پاس تھوڑی فریج وج ہے اس میں رکھیں ان کو تو سیدھے کھلا ہی رکھنا پڑتا
وہ تو میٹ ویٹ رکھ سکتے ہے نا سبزی مت رکھ سکتے ہیں پالک ہاک جیسی سبزیاں ٹماٹر وہ تو رکھ ستے ہیں ہے نا
نہ ان کو بچاروں کو نقصان ہوتا ہے سبزی والوں کو بھی
ہاں وہ کہہ رہے تھے کیا ہم صبح کو آتے ہیں لوگ لے جاتے ہیں سبزی پھر بھی پھر دن بھر کوئی کوئی آتا ہے تو یہ سبزی جو گرمی سے خراب ہو جاتی ہے
ہاں اس میں ان کی بھی کیا اب اس میں کسی کی غلطی نہیں یہ تو قدرتی گرمی بہت ہے جب تک کام نہیں ہو جائے گی تب تک تو یہ سب
ہاں یہ تو ہے گرمی تو بہت ہے گرمی بہت
تھوڑا سا موسم چینج ہو جائے گا تھوڑا سا یہ ہو جائے گا ٹھنڈی تھوڑی سی ہو جائے گی
اچھا اگر بارش پڑتی تو بہت اچھا ہوتا
وہی بول رہے تھے ہو جائے گی بارش مت
ٹھیک بارش بھی مت ہوتی ہے اس طریقے سے جیسے پہلے ہوتی تھی
کہاں تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اس سے تو سہلاب بھی آتا ہے پچھلی بار نہیں دیکھا جب بارش گری تھی کیا ہو گیا تھاسمارچ کو ہر جگہ پانی ب اور تب تو وہ ایک بوڑھی عورت بھی مر گئی تھی اس کو پول سے ہاتھ لگ گیا تھا وہ مر گئی تھی
دیکھا بھائی خدایا یہ مت سکتے ہیں
تو ادری پہ ڈاؤن ٹاؤن میں اس نے پول کے ساتھ کمبا رکھا تھا اس کو وہی پہ پاور کو لگ گئی تھی وہ ہاں وہ مر گئی تھی ادھری پہ
یہ ہے نا جو یہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ توجہ مت دیتی ہے ان چیز
ان نے بنایا سب کچھ تو لیکن کچھ فائدہ ہی نہیں اور پس پانی بھی پتا ہے کتنا ہے ا بھی زیادہ پرسوں سے دو چھوٹے چھوٹے بچے پانی میں گئے اور مر گئے
ہاں وہ بھی ہے اور راستہ اتنا خراب ہوتا ہے میں ایک دم ہی نہیں ڈالتا ہے اگر ڈالتے وہ تو وہ تو بن جاتا ہے چھوٹے چھوٹے ہوز بن جاتے ہیں
لیکن ماں باپ کو بھی دھیان رکھنا چاہیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان بڑے بڑے دریا میں نہیں دینا چاہیے چاہیے نہانے
ہاں میں نے نیوز دیکھی کل ایک اور بچہ پکنک پہ آیا تھا اور پانی میں گیا ہے
ہاں پرسوں ایک اور بچارا وہ سولہ سال کا کل تیرہ سال کا بچہ
ہاں ہاں میں نے کل میرے ہسبینڈ نے کہا دیکھو یہ بچہ پانی میں گیا ہے یہ پکنک آیا تھا نہانے گئے اور پانی میں گیا پھر ابھی اس کو ڈھونڈ رہے ہیں یہ مل ہی نہیں رہا ہے کتنے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں یہاں
ہاں اور پچھلی بار بھی جب وہ پہلگام میں وہ باپ گیا تھا بیٹی کو بچانے وہ بھی گیا وہ پھر مر کے چڑا چھ دن
ہاں خود تو اس نے اپنے آپ کو ہی مار ڈالا اپنے بیٹے کو بچایا
یہ گورنمنٹ کو بھی جن جگہ یہ زیادہ پانی تھا ان کو وہ لگانی چاہیے وہ فینس انگ لگانی چاہیے کہ کوئی نہ جا پائے
ہاں ہاں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان جگہوں پر بین لگائے اور پیرنٹس بھی لاپرواہ ہے اگر پکنک جاتے ہو گھوم
کل جو بچے زیادہ مت بولتے ہیں ہمیں کہاں جانا ہے کیا اسی لیے وہ پھر پیرنٹس کو تب پتہ چلتی جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے
یہی وجہ ہے کہ پیرنٹس لاپرواہ ہے بہت لاپرواہ ہے پتا ہے وہ کیا کرتے ہیں گھومنے جاتے ہیں جیسے ہی انہوں نے دیکھ کھا ہی نہیں ہو پانی جب وہ دیکھتے ہیں نا تب سیدھے پانی میں ہی جاتے ہیں ارے دیکھ کے دیکھو کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو پانی کا بہاؤ زیادہ ہے بچہ اگر اس میں گر جائے تو اسے تو ہم ڈھونڈ بھی نہیں سکتے ہیں لیکن یہ سب تو یہ نہیں سوچتے ہے نا
ہاں ہمیں باہر سے پریشر والا آیا میری ماں بولی ہے پریشر ٹھیک ہمیں پتہ نہیں پریشر کو کیا ہو گیا ہے خراب ہو گیا ہے پریشر کوکر ہی
ہمیں بھی ہو گیا ہے پریشر کوکر خراب
اس کو سیٹی نکلتی ہی نہیں ہے
ہمیں بھی نہیں نکلتی پھر ہم نے نایا پریشر کوکر لایا تو وہ تو چلا بہت مطلب اچھی طریقے سے لیکن اس کی جو واش ہوتی ہے نا وہ اگر خراب ہو جائے تو پھر دوسری نہیں ملتی اب ملی دوسری لیکن پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوا
نہیں آب دیکھیں گے کروائیں گے ٹھیک کیونکہ وہ چھوٹا پریشر ہے اس میں کم اس میں کم ہی پہنچتا جو بڑا ہے اسے بہت زیادہ یہ ہوتا ہے اس میں نہیں پکایا جاتا کیونکہ اتنا ہم کھاتے ہی نہیں ہے
ہاں یہ تو ہے آپ تو کم چھوٹی فیملی ہو آپ کے پاپا بھی تو باہر ہی ہے وہ بولا ٹھیک ہے
ہاں وہ ان کو ہے نا وہاں بہت گرمی ان کو
ہاں ہاں انہوں نے بولا میں نے ان کو ایک بار کال کی تو انوں نے کہا یہاں بہت گرمی ہے بہت ہم باہر ہی نہیں نکلتے ہیں صبح کو فجر کے بعد نکلتے ہیں اور شام کو نکلتے ہیں بس
ہاں ابھی ہے نا ان کو چھٹی ہے ابھی ان کو وہاں پہ دو مہینے تو ان کو چھٹی ہو گئی
وہ کیوں نہیں آئی پھر آپ کے پاس سے
یہاں پہ تھا نا وہ ابھی تو ریسینٹ وہ ہوا نا وہ جنگ اٹھا اپنا تو اس وجہ سے جو ہے ٹکٹ وہ اس اس وجہ سے ٹکٹ بہت مہنگی ہو گئی جو ٹکٹ ہوتی تھی ستر ہزار کی وہ دو لاکھ کی ہوئی
اچھا وہ ایفورڈ ہی نہیں کر پاری ٹکت نہیں ی
ہاں دو لاکھ کی ہی ٹکٹ ہو گئی وہ کہاں کر پاتے جو ستر ہزار ہوتی تھی وہ دو لاکھ کی ہوئی
ہ ہ چلو کوئی نہیں یہ تو ازمائشی ہوتی ہے وہ آئیں گے ایک دن آپ لوگوں کے پاس انشاء اللہ وہ بھی دن آئے گا
اور سناؤ کچھ گھر کے بارے میں
بس گھر کا کام کر رہی تھی منی گود میں ہے یہ ب تنگ ہوگی
کبھی ہمیں اب یاد آئی ہے اس کی
بہت یہ بھی اور تھی نا میں نے سوچا میری ب اگر میں وہاں آتی تو پریشانی ہوگی اس کونہ پھر میں لے لے جاتی ہو شام کو ڈاکٹر کے پاس
ے پشر پڑ اچھا اس کو لے جانا ڈاکٹر کے پاس ضروری پھر زیادہ اس کو ہو جائے گا اس کو پھر گلا بھی خراب ہو جائے گا ابھی یہ چھوٹی ہے نا یہ مت بول پائے گی صرف روئے گی اس کو عذاب ہوگا بہت زیادہ
ہاں میں وہی کروں گی میں میں اس کو لی جاؤ ڈاکٹر کے پاس لے گئی ایک دو بار فرق ہی نہیں ہوا اس کو
اب ہے نا ابھی یہ چھوٹی ہے نا ابھی ہوتا ہے اس کو اب کھانے میں کیا کیا دیتی ہو اس کو
ابھی میں دیتی ہو اسکو ا چاول گاجر دالیااٹس یھی سب دی مے
اس کو وہ لاؤ نا وہ فروٹ والا چسنے کا اس میں تھوڑا سا فروٹ ڈالا کرو پھر دیا کرو اس کو
ہاں ہاں اور باقی سب ٹھیک ہے
ہاں اچھے سے
ہاں چلو اللہ حافظ
چلو اللہ حافظ